ہلو
اللام علیکم بھائی جان
الل السلام علیکم وعلیکم السلام بھجی اور کیا احمد اللہ سب خیریت
جی ماشاء اللہ میں میں بھی فجر سے پہلے اٹھنے کی کوشش کرتی ہوں
اچھا اچھا پھر تو کافی جلدی اٹ جاتی ہے موٹر اپ تو
جی جی بالکل صبح جلدی اٹھنے میں بڑی برکت ہوتی ہے
اچھا اچھا اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے اپن صبح اٹھنے سے ہی اللہ کا نام اگر ادا کریں تو اللہ بھی ہمیں دن بھر کی برکت دیتا ہے بقدا
جی میں بھی پھرجو کر کے فرجر کی نماز پڑھتی ہوں
اچھا اچھا پھر نماز کے بعد آپ کیا کرتی ہیں
جی کچھ دیر قرآن کیاوا تلاوت کرتی ہوں ا اس سے دن کی شروعات بہت اچھی ہوتی ہے اور دن بڑا اچھا لگتا ہے دن میں پورا
ہ یہ تو آپ نے صحیح کہا قرآن جو ہے وہ درصل دل کو سکون دیتا ہے وہ قرآن میں ایک آیت بھی ہے نا کہ اللہ بھی کری ال کلو اس کا مطلب ہی یہی کہ سن لو اللہ کے ذکر ہی دل سے اطمینان ملتا ہے یعنی اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا اسی سے ہی کیا ہے کہ ہمیں کو اتنا سکون ملتا ہے اتنی شانتی ملتی ہے کہ
جی جی یہ تو میری بھی پسندیدہ آیتوں میں سے سے ایک ہے
ہہم اچھا یہ آپ کی پسندیدہ ہے تو میں سے ہے کیا
جی جی بھائی جان مجھے بہت پسند ہے یہ والی آیت
ہاں میری بھی دراصل یہ آیت بہت ہی اچھی لگتی ہے مجھے بھی اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو
اس کے بعد میں تھوڑی کثرت کر لیتی ہوں ا اور کثرت بھی ضروری ہے صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے کثرت کے کہنے سےب ماشاء اللہ صحت بڑی اچھی رہتی ہے
ہاں لیکن یہ تو کیا ہے جیسے میں نے جو آیت بتائی نا آپ کو اس کے بعد تو کیا ہے کہ میں تو تھوڑا سا اگر دیکھا جائے تو کچھ کچھ اسلامک کتاب پڑھتا ہوں آپ کیسی عادت ہے یہ میری ساب کتاب پڑھنے والے
یہ تو بہت ہی اچھی عادت ہے آپ کی بھائی جان
ہہم پھر جیسا آپ کرتی ہیں نا ہلکی پلکی کثرت تو میں بھی کیا کرتا ہوں کہ تھوڑی بہت ہلکی پلکی کثرت کر لیتا ہوں
جی جی بالکل میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ ناشتہ کبھی نہ چھوڑوں ناشتہ بھی کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو آپ ٹائم پہ
ہاں ہاں بالکل جیسے ہی کثرت میں پوری کرتا ہوں اس کے بعد سب سے پہلے میں ناشتہ ہی فرماتا ہوں کیونکہ دیکھیے میرا ایسا ماننا ہے کہ ناشتہ آپ کو کرنا ہی چاہیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا
جی جی جبکہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اچھا ناشتہ دن بھر کے لیے ارجا دیتا ہے
ہاں بالکل دراصل کیا ہے کہ ناشتہ جو ہے وہ تو آپ کو جتنا اچھے سے ہو سکے اتنے اچھے سے ناشتہ کرنا ہے اور ساری ساری جو پوشٹک چیزیں رہتی ہے وہ اس کے اندر شامل کرنا ہے با خدا اس کے بعد بھی آپ کو دوسرے جو چیزیں ہیں اس کی یوجناائیں بنانی چاہیے
جی جی یعنی آج کون کون سے کام کرنے ہیں
ہاں ہاں جی جب جیسے کیا کیا کام کرنے ہیں اس کی کیا ہے کہ آپ ایک یوجنا بنا لو کہ پہلے مجھے یہ کام مصوخ کرنا ہے پھر اس کے بعد ان شاء اللہ مجھے یہ کام اپنا مستقبل کرنا ہے اس طرح سے جب آپ یوجنا بنا لیں گے نا تو اس سے کیا ہوگا کہ جو وقت کی بہت بچت ہوگی آپ دیکھیے گا
جی جی میں بھی اپنی ڈائری میں ضرور کام لہ لکھوں گی لکھ کر ہی کام کروں گی اب میں
ہاں ہاں بالکل ایسا جیسے آپ کریں گے نا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے سمے کی بھی بچت ہوگی اور اس طرح سے کیا ہے کہ آپ کوئی سا کام بھولیں گے بھی نہیں اور تو دیکھ تو یہ بہت ہی ایک اچھا طریقہ بھی ہوتا ہے
جی جی بالکل اور صبح کے وقت پڑھائی بھی اچھی ہوتی ہے نا بھائی جان
ہاں جی ہاں جی باجی بالکل صبح صبح کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو دماغ رہتا ہے وہ ایک دم چست پورت اور تازہ رہتا ہے اور ہم جانتے ہی ہیں کہ جیسے جیسا چست پور انسان جو رہتا ہے وہ جلدی سے کہیں بھی دوڑ بھاٹ کر سکتا ہے اسی طرح سے ہمارا دماغ بھی جو رہتا ہے اور صبح کے سمے زیادہ چلتا ہے وہیں پر ہی اگر میں باقی سمے کی بات کروں تو جیسے جیسے دن نکالتا جاتا ہے ہمارے دماغ میں بھی تھکاوٹ گھر کرنے لگ جاتی ہے
جی جی کیا تم صبح موبائل استعمال کرتے ہو
نہیں دیکھیے میں کوشش کرتا ہوں کہ نماز اور قرآن پہلے پڑھنے سے پہلے موبائل نہ دیکھوں
یہ تو بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ
ہاں دیکھیے انشاء اللہ کیونکہ کیا ہے کہ صبح کا جو وقت رہتا ہے وہ کیا ہے کہ بہت ہی قیمتی رہتا ہے آپ دیکھیے
صحیح صحیح بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ اگر دن کی شروعات اچھی ہو تو پورا دن بہتر گزرتا ہے
ہاں دیکھیے وقت کی اگر میں بات کروں تو قرآن جو ہے نا ہماری اس کے اندر قرآن میں وقت کی اہمیت بھی بتلائی ہے وہ کہتے ہیں کہ الر انس انسان لفیقر یعنی کسم ہے سمے کی نشچے ہی انسان گھٹے میں ہے سمجھے یا نہیں سمجھے آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سمے کی بچت اگر ہم سمے کی قدر نہیں کریں گے نا تو سمئے ہمارے کا ج نہیں کرے گا دیکھیے
جی جی یہ عادت ہمیں وقت کی قدر کرنا سکھاتا ہے
ہاں جی بالکل ہمیں جو ہے ہمیشہ ہی اپنے والدین کی مدد بھی کرتی ہے دیکھیے
جی جی صبح میں اپنی والدین کی مدد بھی ضرور کرتی ہوں جیسے صبح کے کام ناشتہ بنانا یہ وغیرہ چھوٹے موٹے کام میں اپنے والدان کے ساتھ کرتی ہوں
ہاں دیکھیے والدین کی خدمت تو بہت ہی نیک کام ہے آپ سمجھیے اس بات کو اور یہ بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ کہ آپ ان سب چیزوں کے اوپر غور فم
جی ہاں جی ہاں بھائی جان بالکل
ہ مجھے دراصل ایک آیت یاد آ رہی ہے آپ بولے تو آپ کی خدمت میں پیش کروں
جی جی بالکل فرمائیے
وہ دراصل آیت کھ اس طرح سے ہے اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدان کے ساتھ اچھا سلوک کرو
جی اس میں اس سے انسان کو اپنے ماں باپ کی اہمیت سمجھ آتی ہے
ہاں ہاں جی بالکل دیکھیے ہمیشہ جو ہے اپنے جو والکوں میں ان کا کیا کرنا ہے ہمیشہ ہیتدار کرنا چاہیے انہیں ہمیشہ س سمان رکھنا چاہیے ہر چھوٹے اور بڑے کاموں میں جو ہے ان کو آگے کرنا چاہیے اور آگے ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اس کام کو آگے بھی بڑھانا چاہیے دیکھیے آپ کو
جی جی بالکل بھائی جان بالکل بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں اور میں اپنے والدان اور ماتا پتا کے ساتھ گھر کے چھوٹے موٹے کام میں مدد کر کے اور پھر اسکول کالج جانے سے پہلے اپنی کتابیں چیک کرتی ہوں
اچھا اچھا یہ بڑی اچھی بات کہی اپ نے لیا جو ہے وہ کتابیں چیک کرتی ہیں جیسے ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہم کیا ہے اکثر ہماری کتابیں جو رہتی تھی وہ دراصل ہم گھر پر ہی بھول جایا کرتے
جی جی تاکہ کوئی ضروری چیز بھول نہ جائے صحیح بات صحیح وہ فرما رہے ہیں آپ اسی لیے میں کتابیں چیک کرتی ہوں
ہاں آپ کو میرے خیال سے ایک چیز اور کرنی چاہیے کہ جیسے آپ جو نکلتے ہیں جیسے گھر سے جب اسکول جانے کے لیے تو آپ کو جو ہے وہ راس پ میں جو ہے وہ نکلتے سمے مطلب نکلتے ہوئے آپ کو دعا بھی کرنی چاہیے
جی بالکل صحیح کام میں بھی پڑوں گی اب ن پہلے نہیں پڑتی تھی لیکن جی جی بالکل پڑھنا شروع کروں گی میں بھی اب آپ بہت اچھی بول رہے ہو بہت اچھی بات ہے یہ تو
بالکل بالکل دیکھیے یہ جو سبھی چیزیں جو ہم لوگوں نے ابھی کری ہے یا صبح صبح کی چیزیں اگر ہم اپنے جیون میں لے کر آئیں گے تو ہمارا جیون جو ہے بہت ہی ہرشولاس بھر جائے گا اور بہت ہی ایک آنند کی انوبوتی بھی ہوگی دیکھی آپ
جی جی بالکل بڑھیا بات ہے حضرت کے بعد کا وقت کیسا نکلتا ہے آپ کا
جی فجر کے بعد کا وقت تو بہت ہی اچھا نکالتا ہے پر دراصل میں ایسا سوچ رہا تھا کہ تھوڑا سمئے ہو چکا ہے تو ہم تھوڑے سمے بعد بات کریں اس کی بالکل
جی جی بالکل بھائی جان
جی
بعد میں خدا حافظ
تودا